ہ اچھا
ہلو
ہلو
چلو فون توٹھر کہ تھ کہ ٹائم سے
ارے میڈم کام میں پھنسا ہوا تھا تم تو بولو ایس سے بول رہی ہو جیسے میں نے مہینوں بعد فون اٹھایا ہو
لگتا تو ویسے ہی ہے پہلے تو روز باتیں ہے کی اب تو میسج کرتی ہ اس کا رپلائی بھی بہت دیر سے آتا ہے
اچھا بابا غلطی ہو گئی بتاؤ آج کا دن کیسا تھا
آج کا بھی ایک تھا بس تھوڑا سا تھکانے والا تھا ج آفس میں اتنا کام تھا کہھیک لگا بھاگ ل ا پھر بھی کام ہے کرنا تو پڑے گا
پھر بھاگ جانا تھا میں لینے آ جاتا
تم اتنے بڑے میرو
ہیرو نہیں تمہارا دوستوں ویسے کھانا کھا لیا
ہاں خال آ تم نے
ابھی نہیں تم سے بات کرنے کے چکر میں بھوک بھول گیا
اھاں تم ہمیشہ ایسے ہی بولتے ہو ویسے یاد ہے ہماری پہلے بات کرنے کی
ہاں کالج میں جب تم نے میری پین چرا لی تھی
وہ پین میں نے چھوائی ہی تھی ب چ تھی
اور واپس تین دن کے بعد کی تھی
اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں وہ میری غلطی تھی
کالج کے دن کتنے اچھے تھے نا کوئی ٹینشن نہیں بس دوستوں کے ساتھ گھومنا
ہاں سکتے ہیں کانسٹیبل کو کافی اچھے تھے وہ بھی نافذ بھی نہیں آ سکتے وہ کینٹین والی شائے لی کی باتیں ساری چز ہیں
تمہیں سب سے زیادہ کیا یاد آتا ہے
سب سے زیادہ شاید وہ سمے جب ہم ساتھ میں تھے ساتھ میں اپنے اپنے زندگی میں اس کے بعد سب اپنے اپنے گ میں بھیجلے گئے
لیکن کچھ لوگ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں
ہوں جیسے ہم
ہاں ہم جیسے
اور بتاؤ ویسے تمہاری لائف میں کیا نیا چل رہا ہے آج کل
نیا تو کچھ نہیں بس کام اور کام سے گھر تمہاری بتاؤ
میری بھی سیف یہی کہانی ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ لائف میں کچھ ایکسائٹمنٹ رہنا چاہیے
ہو گا جلدی مت کرو ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے
ہاں وہ تو ہے لیکن تم اتنے سمجھدار بچے ہو
جب سے تم نے مجھے ڈانٹنے لگی ہو
اچھا تو اس کا مطلب میں تمہاری ٹیچر بن چکی ہوں
ہاں تھوڑی سی ہاں
ہ اچھا اور بتاؤ اگر تمہیں ایک دن کی چھٹی ملے اور کہیں جانا ہو تو پھر کہاں چلو گے
پہاڑوں پر شانتی چاہیے اور تمہارا
میرا بھی کچھ کچھ ایسے ہی ہے بس کافی ٹھنڈی ہوا لمبی باتیں
تمہیں بات کرنے کا کوئی بہانہ چاہیے بس
ہاں وہ تو خل ہے اور مجھے تمہاری باتیں سنیے گ
اچھا یہ بتاؤ تمہارا سب سے بڑا سپنا کیا ہے
میرا سب سے بڑا سپنا یہ ہے کہ اپنی محنت سے کچھ ایسا کروں جس سے کہ مجھے پراؤڈ فیل ہو میری فیملی کو پراؤڈ فیل ہو میرے پاس کسی چیز کی کوئی شارٹیج نہ ہو اور تمہارا
بس اپنے لوگوں کو خوھ دیکھنا اس کے لیئے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں
رائٹ تم سب سے اچھے دوست ہو ساتھ میں ایک اچھے پرسن بھی اس
تم بھی ویسے آج اتنی لمبی بات ہو گئی پت ہی نہیں چلا
ہ اور بتاؤ فیملی میں کیسا ہے سب تمہارا
فیملی میں تو ہمارے یہاں سب اچھے ہیں آپ کے بتاؤ
لیٹ یہاں پہ ٹھیک ہے اور میسم موسم کیسا ہو رہا ہے وہاں پہ آج کل
ابھی صبح صبح تو ٹھنڈا موسم ہے پر دن میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے
ج تمہارے یہاں ویسے گھومنے کی کوئی اسپیشل جگہ کہاں ہم جا سکتے ہیں
ہمارے یہاں پہ تو بہت کم ہے ویسے پہاڑ بہت زیادہ ہے اور آس پاس پرانے قلعے ہے گھومنے کے لیے تو
وہاں پہ پکچرس وغ وغیرہ بھی کل کر سکتے ہیں ہم
ہاں ہاں
میرے یہاں پہ پہاڑ تو نہیں ہے بس کہہ سکتے ہو کہ چیزیں بنی ہوئی ہیں لائک میوزیم ہے پارکس ہیں گارڈنس ہیں اسی طریقے کی جگہیں مالس ہیں اس میں وز رکھ سکتے ہیں
ہ
ہوں اور تمہاری جاب کیسے چل رہی ہے
میری تو اچھی چل رہی ہے ابھی تک تو آپ کی
مری بھی ٹھیک ہے جاب کے ساتھ ساتھ کچھ نیا کرنے کا سوچا ہے
ابھی تک تو نہیں سوچا ابھی سوچوں گا تھوڑی دیر
ہ چلو صیح ہے کتنے ٹائم ہو گیا تمہیں جاب کرتے بتے آئی تھنک ون ایئر ہی اس سے زیادہ آئی تھنک ون ایئر شاید پ جاب کرتے ہو وہ یا اس سے زیادہ کائی دیا
نہیں تھوڑا زیادہ ہو گیا ڈیڑھ دو سال ہو گیا ابھی تو
چلو ٹ کالج ٹائم ت نے کالج کے ترت بعد ہی جاب اسٹارٹ کر رہی ہیں نا ایس پ ایس
تم کیا کر رہی ہو ابھی
میں بھی فی الحال جاب ہی کر رہی ہوں میرے کو تو ا زیادہ ٹائم نہیں ہوا اراؤنڈ ون ایئر ہی ہوا ہے جاب کے ساتھ ساتھ میں آن لائن ورک بھیہ کر رہی ہوں تھوڑی ایکسٹرا انکم ہو جائے جس سے فیملی میں تھوڑا سپورٹ ملے فائنشلی
ہ میں بھی ابھی یہی سوچ رہا ہوں
کیونکہ آج کے ٹائم میں ص ایک جاب کرنے سے یا پھر ایک کام کرنے سے اتنی ارننگ ہو نہیں پاتی پچے آپ چ اڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تھوڑی شارٹیج رہتی ہے اس لیے ساتھ آن لائن پارٹ ٹائم ورک مے اچھا سا
ہاں
اور بتاؤ کھانا پینا کھا لیا
ابھی تو نہیں کھایا تھوڑی دیر بعد میں کھاؤں گا میں آپ نے
میں نے بھی ابھی نہیں بس تھوڑا سا ناشتہ کیا تھا آفس میں ہے اب تھوڑا سا کام کرتے ہیں میں نے اس کے بعد لنچ ٹائم
ہوں
ویسے آؤ کبھیل پر ہمارے یہاں یہ بہت اچھی جگہ ہے گھومنے کی دیکھنے چلتا ہے
آئیں گے کبھی ٹائم نکال کے
ہ ٹائم تو نکالنا پڑے گا اور ٹائم نکالنا صحی د ہو
ہوں
اور لائف میں سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے
ہاں میرا تو سب ٹھیک چل رہا ہے
ہچچی
آپ کے
میرے میں بھی سب ٹھیک چل رہا ہے بس یہی ہے کہ گھر والے شادی کے لیے تھوڑا پریشر دے رہے شادی کروں شادی کر لوں
یہ دقت تو سب کے
اسی کے لیے سوچ جوں نے سبت ک
یہ دقت تو سب کے ہوتی ہے
بس یہ ہے کہ اپنا تھوڑا س اچھے سے اسٹینڈ لے لے اپنے لیے ج آگے لائف بہت بڑیں گے اور کسی کے اوپر ڈپینڈ رہنا نہیں چاہیے تھوڑا سی ڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے ویسے تم کس فیلڈ میں جاب کر رہے ہو
میں ابھی
ہلو
ہلو
ہاں جی کس کس پروفائل میں جاب ہے تمہارے کمپیوٹر بیسڈ ورک ہے یا پھر مینجر بیس ہے یا پھر کیسے کالنگ وغیرہ کا ہے کیسا کرنا
ابھی تو ہوٹل مینجمنٹ کا ہے کچھ
اچھا چلو وہ بھی صحیح ہے اتنا محنت کا کام نہیں ہے اس دن
ہوں
ایزی برک ہے
چلو ٹھیک ہے آج بہت لمبی بات ہوگی
ہو گیا آج بھی
ہوں ہ
کل اگین کال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے ٹائم ہوتا ہے تو ملتے ہیں
اوکے گڈ نائٹ
او